السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم کیسے آ
بس میں اچھی ہوں آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
جی الحمد للہ ڈاکٹ ھ اور بتائیے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی سب اچھے ہیں اور ادھر سب ٹھیک ہیں
جی جی الحمد للہ کیا کر رہے آپ کھانا وانا کھایا چائے شائے پی
ہاں جی ہاں جی سب ہو گیا دراصل میں موسم نا بڑا خراب ہو رکھا ہے تو بڑائی ایک تو اچھا بھی ہو گیا ہے ویسے بارش ہویا ہے کیونکہ اھی بہت گرمی ہو رہکی ہے تھی اور اس کی وجہ سے اتنی پریشانی ہو رکھی تھی بہت زیادہ
اچھا بارش ہو رہی ہے وہاں سے
ہاں جی ہاں جی دو دن سے کنٹینیو ہو رہی ہے نان اسٹاپ
بڑھیا ہے بھائی ہمارے یہاں تو اتنی گرمی ہے بھائی باہر نہیں نکل پاتے ہم لوگ
ہ نہیں یہاں بھی پتہ ہے اب سے پہلے اتنا موسم خراب ہو رکھا تھا کہ اس کی اور اسی موسم خراب تھا اتنی گرمی ہو رکھی تھی اسی کی وجہ سے بچے مطلب سبھی کا سواستھ اتنا خراب ہو رکھا تھا وہی ہے نا وائرل چل رہا تھا تو ابھی موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا ہے تو بڑی بڑی رحم و کرمی لگا ہے کہ ہاں چلو کچھ تو مطلب جیوت رہنے کا ب وہ ہے
ہاں بڑھیا ہے اور سنا ہے کیا کر رہے ہو آپ آج کل
کچھ نہیں بس ابھی لگے ہوئے تھے سوشل میڈیا پہ ایک یہی ایک کام ہے مطلب اسی پہ لگے رہتے ہیں کرتے رہو سمے کا پتا بھی نہیں چلتا ہے ہے نا انسٹا پہ دیکو ات اچھی ویٹ کیوز آتی رہتی ہیں اسکرال کرتے رہو پتا نہیں چلتا ہے ٹائم کا
ہ ہوں بالکل اس کے علاوہ کوئی اور کام جاب وغیرہ
نہیں نہیں تو ایسی گر میں اور وہی چھوٹے موٹے کام وم کر لیتے جی اور بتائیے آپ بتائیے
کیا ہی بتائے
چل رہا ہے آج کل
زندگی تو خراب چل ہی رہی ہے اوپر سے موسم بھی اتنا خراب ہے تو گرمی ہو رہی ہے بہت تو مزہ نہیں آ رہا ہے
ہاں جی ہاں جی یہ تو ہے موسم نا خراب ہونا یہ بڑا بہت جاتا ہے اور پتا ابھی جیسے ابھی نارمل موسم ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے اور لیکن لیکن گرمی والا تو چاہے دیکھو مطلب بزرگ لوگ ہیں ہم لوگ بھی ہیں اور باہر بھی جی جن وہ بھی سب کے لیے ہی جینا بڑا حرام ہو جاتا ہے
بالکل
ہ تو اس چیز کو لے کے تھوڑا سا بڑی پریشانی ہو جاتی
چلو کیا ہی کر سکتے ہیں
ہاں وہ تو اللہ جو ان کو جو کرنا ہے وہ ہے اور تو کر تو کیا ہی سکتے ہیں
بالکل
موسم بھی تو نہیں ہوا ہے کیا
موسم جیسا بھی ہے لوگوں کو کام کرنا ہی پڑے گا ہے نا جس کو جو بچارا مزدوری کرتا کو مکام پہ جانا ہی جانا ہے چاہے دھوپ ہو ٹھنڈ ہو بارش ہو کیا ہو
ہاں ہاں بالکل بالکل یہ ت جی جی جی ہم نے یہاں بھی نا باہر دیکھا ہے تو ہماراری ادھر ایک گ گھر بن گ بچارے مطلب یہ دیکھ کے اب موسم ہو گیا ہے تو وہ بڑے خوش ہیں کہ ٹھیک ہے موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے کام کر رہی ہیں ان کو اور گرمی میں اتنی دھوپ پڑ رہی اور وہ لگے پڑے ہیں دیکھ کے بھی اتنا مطلب لگتا ہے کہ یہ مطلب کیا یہ انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کیسے کر رہا ہے کیا کر رہا ہے مز چوری کر رہا ہے اور اتنی گرمی میں بھی کتنا وہ دیکھ کے بھی وہ لگتا ہے
صحی بات ہے
ج
چلو ہم بات کریں گے جی کیا بولتے ہیں اس کو یار جیسے ایگو پہ ہم بات کریں گے ٹھیک ہے مجھے یہ جاننا ہے ایگو انسان میں ضروری ہونا چاہیئے یا ہونا ہی نہیں چاہیے یا کبھی کبھی ہونا چاہیے
دیکھو انسان میں اگر ایگو نہیں ہوگا تو ہونا تو نہیں چاہیئے لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے لیئے ہونا چاہیئے
اگر کوئی بھی بات ہے اب مطلب نارمل سی سوچو میں ہوں آ کے لیے کچھ بولے جای ہوں کچھ بول جا رہی ہوں آپ اس چیز کو بہت آپ تھوڑا سوچ رہے ہو نہیں ٹھیک ہے مجھے ہ میں نارمل ہوں لیکن وہ چیز ایک لٹ تک ہوتی ہے اگر آپ نہیں تھوڑا سا مطلب رول لو گے یا ایگو دکھاؤ گے تو پھر سامنے والا نا اپنی لمٹ بھول جاتا ہے تو یہ چیزیں بہت مین ہو جاتی ہے ایگو کے لیے رکھنا چاہیے تھوڑا ایٹی ٹ ہو ہو جاتا ہے عگ ہو جاتا تو یہ تھوڑا ہر کسی کے اندر ہونا چاہیے یہ میرا ماننا ہے
نہیں آپ سے اس لیے پوچھا میں نے کیونکہ لڑکوں میں تو زیادہ ہوتا ہے نا اس لیے
تو ہونا چاہیے میں نے بھی اسی بات کے لیے بولا ہے ہونا چاہیے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے ہونا چاہیے
نہیں مجھے لگتا ہے تو دو الگ الگ چیز ہےٹ الگ چیز ہے اگو الگ چیز ہے نا
تو ایک چیز بھی آ جاتی ہے آپ اس کو دو چیز مان رہے ہیں لیکے ہم ایک ہی ماند ہیں
ہاں میں نے آپ کو پہلی بولا مے حساب سےجھے نہیں پتا دوسرا کیا سمجھتا ہے لیکن میرے حساب سے تو ب جاتے ہیں دو چیزیں ہیں بالکل
پتہ ہے سیلف رسپیکٹ تھوڑا سا اگر آپ نہیں کرے کوئی سامنے والا ہے کر ہی جا رہا ہے تو پھر تھوڑا سا نا اپنا اپنے کو اوپر رکھنے کے لیے پھر تھوڑا سا کرنا بھی اور ہونا بھی چاہیے ایسا بھی نہیں ہے ہر کسی کے انر یہ چیز ہونی چاہیے اب آپ تو کیا ماننا ہے ہی نہیں پتا اب میرا یہی ماننا ہے
نہیں میرا تو ایسا ماننا ہے کہ جیسے لوگ ہیں اس کے حساب سے ویسے یہاں سے ایک رہو کسی کے پاس ایک اس کو ڈبل رہ سے دکھاؤ جس کے پس نہیں اس کو مت دکھاؤ کچھ بھی نہیں ہے بھائی تری طرف سے نہیں ہے
ہاں وہ وہ الگ میٹر ہو جاتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے آپ ایسے تو دیکھو فرینڈس ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ جیسا وہ کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں پھر اسی طریقے کا رکھنا پڑتا ہے
ہے نا فرینڈ سرکل ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کوئی فرینڈ ہوگا آپ کا وہ آپ کی ہاں میں یہاں رکھے گا چاہے آپ اچھا بول رہے ہیں چاہے آپ برا بول رہے ہیں اس کا میٹر یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے دب رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے مطلب آپ کے ساتھ اس کی بہت اچھی بانڈنگ ہے
بالکل بالکل
اور دوسرا جو ہوگا وہ آپ کو بات بات پہ لگے گا آپ کو نا وہ آپ کو تھوڑا نیچا دکھا رہا ہے نا چیزوں کو لے کے تھوڑا اپنا سو آف کر رہا ہے تو پھر اس پرسن کے سھ آپ کو ایگو رکھنا ایٹیٹیوڈ دکھانا چاہیے پھر ہونا چاہیے چاہیے ورنہ پھر وہ آپ کو تباتا چلا جائے گا تو ہر پر کسی پڑسان کے ساتھ الگ ہونا چاہیے جو سامنے والا آپ کے ساتھ جیسا بہیو کر رہا ہے آپ کو اسی کے ساتھ ایسا ہی بہیو کرنا چاہیے یہ میرا اپنا اوپینئن ہے
نہیں نہیں بڑھیا مجھے تو پسند آ
ا ہونا یہی ہونا چاہیے دیکھو میں نے تو باہر بھی دیکھا ہے اور مطلب میں کافی باہر کا رہا ہے میرا تو میں نے ہر پرسن کو میں یہ تو نہیں کہوں گی میں ہر پرسن کو جا کے الگ الگ اس کے اندر میں نے جانکاریاں دیک پر میرے جو اپنے آفس کے جو بندے رہے ہیں جو میرے فیملی والے رہے ہیں جو میں جن میں بھی انوالو رہی ہوں تو میں نے ہر کسی کا نیچر الگ دیکھا ہے تو پھر میں نے میرے اندر تو یہ میں نے یہی سوچا ہے مطلب میرے اندر جو اپنے اندر میری سمجھ ہے میرا یہی ہے ہر پرسن کے ساتھ آپ کو اس مطلب جیسا وہ آپ کے سھ کر رہا ہے آپ کے ساتھ پھر اس کو ایسا ہی
ہے نا میرا بھی تو وہی ماننا ہے جیسا انسان ہوگا اس کو بھی ویسیے ہی یہاں سے بھی ریئیکٹ کرو ہے نا جیسے وہ بہیو کرے گا اس کو یہاں سے بھی ویسے ہی کرو
وہ جاتی ہے تو پھر سیم کرو گے تو پھر ٹھیک ہے سامنے والے کو بھی لگے گا کہ ہاں اوکے
ہوں ہوں ہ اور بتائے مجھے یہ جو آج کل کی جنریشن جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے پاس جو بھی ہمارے جاں چل رہی ہے نا جو ہم سے بھی چھوٹے ہیں تو سب دماغ میں خالی ایک ہی چیز ہے وہ ہے ریشن شپ کا کیڑا ہے نا کیا آپ کو لگ رہا ہے ان کے لیے اچھی بات ہے یا ان کے لیے آگے جا کے سمسیا ہو سکتی ہے
یہ سمسیا ہی ہوتی ہے دیکھو ابھی کیا ہے کہ انمٹ اور انسان ہے وہ یہ والی چیزیں جو بھی رہتی ہیں وہ ابھی
میرا ماننا ہے آپ جب تک کالج پار نہیں کر لیتے ٹھیک ہے جب تک تو آپ کو جو بھی مل رہا ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ بولو گے بھائی یہ میرے لیے صحیح ہے یا یہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں پر جب آپ اس انڈر میں چلے جاتے ہیں وہ پھر غلط وے میں چلا جاتا وہ یہ غلط ہو جاتا ہے پھر
اور مجھے بھی لگ رہا ہے دیکھو ج اسکول لائف میں انسان یہ سب کرنے لگتا ہے تو اس کا جو گول ہوتا ہے وہ پورا فوکس نہیں کر پاتا نہ ہی اسٹڈیز پہ نہ ہی اپنے آپ پہ ہے نا
بالکل بالکل اسکول لائف میں اگر آپ یہ چیزیں آپ کے ساتھ اسٹارٹ ہو گئی ہیں تو پھر آپ اپنے کیریئر میں کچھ نہیں کر پائیں گے
بالکل
آپ آپ اتنی میچور نہیں ہو پاتے اس ٹائم پہ آپ ان میچور ہوتے ہیں آپ وہ اچھے کا بری کا کچھ نہیں ہوتا اس ٹائم کیا ہوتا ہے صرف ایک اٹریکشن ہوتا ا اس کو آپ لو والے اس میں نہیں ڈال ڈال سکتے وہ ایک اٹریکشن ہے ہے نا آپ نے دیکھا بہت وہ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ اٹریکٹو کر رہا ہوتا ہے کوئی وہ چیز ہے آپ وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو کریے اور پھر اس کو ملنے کے بعد آپ کے اندر پھر وہ چیز وہ نہیں رہتا تو وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اٹریکشن ہوتا ہے کچھمے کے لیے ہوتا ہے اور وہ تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو ا اٹریکشن ہوا سامنے والا ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ مطلب ٹرولی پڑ جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو لیکن اس کا کیریئر تو ڈاؤن گیا آپ تو یہ کہہ کے نکل لو گے نہیں مجھے تو اٹریکشن ہے ٹھیک ہے تو وہ والی چیزیں نا پھر دونوں کے لیے خراب ہو جاتی ہیں اور سامنے والا جو پرسن ہوتا ہے وہ پھر آگے کسی پہ بلیو نہیں کر سکتا
بالکل
تو یہ چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں
تو کیا کیا آپ کا ماننا ہے کہ کون سی ایج کے بعد ایک لڑکے کو یا کسی بھی لڑکی کو ریلیشن میں آنا چاہیے کمیور اپینن
نہیں نو
نہیں آنا چاہیے کبھی بھی نہیں
جب آپ میچور ہو گئے ہیں
ہاں ہاں بھائی تو آ کو ب بھی بتا رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کونی عمر
ایک ٹوینٹی ٹو کے بعد وہ ٹوینٹی ٹو ایسا مڈ ہوتا ہے کہ آپ نہ اس ٹائم کالج میں ہوتے ہیں اور مطلب اگر آپ کالج میں ہیں تو وہ آپ کا لاسٹ ایئر ہوتا ہے آئی تھنک ٹو جو ایج ہوتی ہے وہ آپ کا لاسٹ ایئر ہے ٹھیک ہے تو آپ کے اندر اتنی م میچورٹی آ جاتی ہے آپ یہ سمجھ آے ہیں یہ پرسن میرے لیے رائٹ ہے یہ رانگ ہے باقی کی ہے جی جی اوک جی جی ٹھیک ہے اوکے
اوکے اللہ حافظ چچچ ںھف ھب
گب